ہ
ہاں بولو
بس پک چل رہی ہے اور کیا بس چل رہی ہوں
چلنا تو ہے
ٹھیک ہے
انسان چلتا نہیں لیکن چلنا بڑتا ہے
ہان سحی بات بس ٹھیک آپ سناؤ
شکر اللہ کا آپ سناو گھر پہ سب ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے
کیا کیا پھر انہوں نے کیا پھر اس کا ساتھ نام
ابھی نہیں ابھی نہیں کیا جلدی ہوگا لیکن ابھی پتہ نہیں کب
اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے بولو یہ اب تو آپ لوگوں کو تو جانا ہوگا ان کی شادی پے
ہاں جاتے تو ہے جب بائی کی شادی تھی وہ مومن کی شادی تھی تب تو گئی تب تو آپ بھی گئی تھی سب گئی تھی ہمیں بھی جانا ہے
اب انشاء اللہ اس کی بھی ہے ہے نا
ہوں
چلو اچھی بات ہے لیکن وہ بہت اچھی ہے
بہت ہی زیادہ ہے جی ہے اتنی پیاری ہے
اور مجھے بولو ان کو آئی وہ
نہ ٹوینٹی ففتھ کو آئے گی
چھوٹی والی بہو آئی
تاریخ کو آئی گی
کتنا ٹائم ہوگا
چھ مہینے برابر سات مہینہ اسی دن جیسے شبو گئی نا سیم ویسے ہی سیم ویسے ہی صحی وبی
اچھی بات ہے
ہاں
اور
اور کیا مجھے اس کے ان کے بہنوں کی مطلب جو اس حفظا جی کی بہنیں ہیں نا مجھے ان کا فیل ہو رہ ہے جب وہ گھر آئے گی تو ان کو اس بانجی کی کتنی یاد آئے گی جی
آپ کو تو ہوگا ان کا فیل اب کو پتا ہینا مطلب کیا ہوتا ہے
ہمم میں بات بات پر کہتی ہوں خدا کی قسم میں کہتی ہوں یہ دن دن ان کا اس کا نہیں نکل رہا ہے یہ ان کا نکل رہا ہے وہ
لیکن سچ میں س سچ میں سچ میں
پتا ہیں آپ لوگ اس فیز سے نہیں گزرے کیونکہ کیونک کہ یہ نزدیک تھا یہ ج مطل یہ یہ و ہی رہی لیکن اس فیز سے ہم گزرے اور کیا اوپر سے ان کو اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نانیہال والوں کی
اور کیا
اور اسزان ننی حال کہاں بولتا ہے وہ ننی نال بولتا ہے
پتا ہے جو میری نانند ہے نا وہ میری وہ مجھے صبح کال کر رہی تھی
ہممم
میں نے اس کو بولا آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو ورک فرام ہوم دیا ہے کرنا ہے وہ
اچھا
اس نے بولا ارے نہیں میں کہاں کروں گی مجھے فرصت ہی نہیں ہے
اچھا
میں نے کہا ہاں آپ کی بیٹی نہیں رہتی ہوگی تو اس لیے بولا ہاں مطلب اگر واش روم بھی جانا ہوتا تو یہ پیچھے پیچھے آتی ہے
پھر اس نے بولا یہ اگر یہ کیا بولتے اس کو میری سانس بولتی میں اس کو لیتی ادھر لیکن اس کو نظر ہوگی میں اس کو لیتی ادھر اس کو ویسا ہوگا ایسا ہوگا پھر میں اپنے آپ اس کو کچھ نہیں بولا پھر میں اپنے آپ کے سات ہی سوچ رہی تھی جب بچے
کہ اس کو لینے سے پرہیز ہاں صحی بات ہے
کیوں نہیں رہے گا پھر میں اپنے آپ کے ساتھ ہی سوچ رہی تھی میں سوچ خود کے سات ہی سوچ رہی تھی اب اس کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ مطلب جب ہم بھی اس کو نہیں پکڑتے تھے ادھر تو کیسا ہوتا ہے
ہاں اور کیا انہوں نے بھی کہاں حیا کو پگڑا
بالکل ہی نہیں
ذرا بھی نہیں
تم ابھی کیا کھا رہی ہو
تھوڑا سا گوشت یہی پیے رکھا وہ اٹھا اور ہویا
اچھا ٹھیک پتا ہے میری میں سو گئی اب پتانہیں میں ا ا کیوں کر رہی ہے میں ڈر گئی
یہ کرتے ہیں آپ کو پتا پتا ہے جو میری
وہ صبح اٹھتی ہے نا سویرے ر پھر وہ کرتی ہیں کام جب میں اوپر سے آتی ہوں نیچے وہ کر وہ کر رہی ہوتی ہے سنگھ کے پاس
ہا ہا ہا
میں اس کو بولتی ہوں پیچے سے آپ کیا کرتی ہو مما ییے
نہیں نہیں میں میں لائٹ ڈالوں گی میں دیکھوں گی پہلے یہ کیا ماجرا تھا نہیں وہ سو گئی ہے خدا کے حوالے اور سناو
اوپر سے آج میری نانی بھی بیمار تھی
ہاں میں نے سنا آپ کی دادی بیمار تھی میری نانی آپ کی دادی ہے ہاں ارے یہ اس کا کمال ہے اس ایج میں
اور اس کو ہمت ہی نہیں تھی آج نہیں آج وہ بیمار تھی ورنہ تو اچھے سے ہوتی
صحیح بات ہے
اب دیکھو نا ان کو کتنی ہے ہے میرے چاچو کو وہ رات کو کیسے لڑتے ہیں
بلیوں کی طرح
اور کیا
بےقل ہوئے ہیں دونوں اب تجھ سے کیا لڑائی ہے
اگر انسان کو یہ بات سمجھ آتی نا کہ مطلب ایک دن یہاں سے جانا ہے
ہوں
پھر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرتا
بالکل لیکن کہاں کوئی سمجھتا ہے
کوئی نہیں سمبجھ طرح
آپ کو پتہ ہے کل فرائیڈے ہے
ہاں ہم ایک کام کریں گے ہاں ہم اس کے بعد ہم ایک کام کریں گے ہم سو جائیں گے
ہے نا مجھے پتا ہی نہیں ہے میری بیٹی سو بھی گئی ہے یا نہیں وہ کدھر ہے
کیوں وہ کس کمرے میں ہے
اس کو میں نے اندر رکھا مجھے پتا ہی نہیں کیا کرری ہے سوئی ہے بیٹھی ہے
اندر کس کے پاس رکھا
ماسی کے پاس
تم لا پرواہ ہو بیٹی کے معاملے میں
ارے نہیں وہ مجھے پتا ہی نہیں سو گئی یا نہیں میں نے اس کو ماسی کے پاس رکھا اچھے سے بستر میں
اچھا
اب پتا نہیں مطلب ابھی سوئی ہے یا بیٹھی ہے وہی میں بول رہی ہوں
اچھا ٹھیک ہے
ہوں ہ
ابھی تو بر دندونے ہیں آپ کو
ارے نہیں ایک پلیٹ ہے میں ایسے ہیس ہی میں رکھوں گی اب کل دو تو
اچھا اس نے لیٹ اتنا کھانا کھائے
اور کیا اس لیے اس کو موڑ ہی نہیں تھا اس کو بولا تھا باپ نے بھی آ جا کا اسے بولا نہیں نہیں اب میں بیٹھی تھی نا یہیں پہ آپ سے بات کر رہی تھی اس سے بولا آج دے دو کھانا
اچھا کیا اس نے بھی اب کیا بچارا بھوکا رہتا صحیح کیا اس نے
ہوں
گ بھی نہیں ہو رہی ہے ابھی موسم ٹھنڈا ہے
ہاں ٹھنڈ آ ہی ہے میری دادی بول رہی تھی چھوٹی والی بہن کو جاؤ انندر بلاوور لگا کے رکھو آج ٹھنڈ ہے
اس کو اصل میں وہ بیمار تھی نا
ہاں تبھی بیماری کی وجہ سے مجھے ماما بول رہی تھی نانی نے مجھے ایسا بولا مجھے نظر دینے کیوں نہیں آئی میں رات بھر ایسی ہی تھی یہاں تو بڑوں کو نیند نہیں آتی ہے چھوٹوں کی بات ہی نہیں ہے یہ چھوٹوں کو نید نہیں آتی ہے بڑھو کی بات ہی نہیں ہے آ نہیں نہیں م
آپ کو پتا ہے مجھے رائٹ ہینڈ کو پتا نہیں کیا ہو گیا یہ جو ہے نا
ان میں جیسی جان ہی نہیں ہے پتا نہیں ہے جیسے ٹیڈی میڑھی ہو رہی ہے
کیوں
پتا نہیں یہ پتا نہیں گردن کی وجہ سے ہے کیا ہے
وہ جو آپ کے ہینڈ میں وہ اوپر سے وہ ہڈی نکلا ہے نا اوپر سے وہ وہ کلائی پہ
ہاں ہاں وہ ہوا ٹھیک
مجھے بھی نکلا ہے وہ
وہ کبھی کبھار مجھے نکلتا ہے لیکن اس ٹائم پین بھی ہوتی ہے
ہاں لیکن مجھے رہتا ہے ابھی بھی ہے اتنا بڑا ہوا ہے پتا نہیں یہ کیا ہے
لیکن یہ خود ہی باغ بھی جاتا ہے
تب تو ٹھیک ہے یہ باغ جائے گا خود ہی ہاں
ورنہ مجھے بھی کیا کیا مجھے کل ہی ٹیسٹ کیا
ہاں ریسٹ تو نہیں کیاآپ نے
اور کیا کچھ بھی نہیں کیا
میری ماں گئی تیل لگانے
ہ
ا ہ اس پہ کام ہے پیرس کے
یہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہے پھر
ہاں یہ آتما کی طرح رات بھر گھومتی رہتی ہے
اے وہ بھی ہوتی ہے نا ایسے ہی تیر لگاتی ہے کچھ کرتی ہے ایسا کرتی ہے ویسا کرتی
چلو پھر اب کل ملتے ہیں انشاء اللہ
نہیں چلو میں کرتی ہوں ابھی کال میں کروں گی نا کال آ س پ گے
اوکے